کیسے ہو آپ آپ کا نام کیا ہے
میرا نام علیزہ اور آپ کیسے ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں میرا نام ہمایوں ہے اور بتاؤ
اچھا آپ کیا کام کرتے ہو
میں پڑھتا ہوں
اور آپ کا فیوروریٹ سبجیکٹ کون ہے
میرا فیوریٹ سبجیکٹ پوالیٹی ہے
اچھا اور آپ اور آپ یہ آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے ڈش ڈش
راجما چاول
اچھا آ کا فورٹ فروٹ
فیوریٹ فروٹ جو ہے وہ میرا اسٹرابری ہے
اچھا آ بولو پہلے جو ہندو دھرم ہے آپ کو وہ کیوں نہیں پسند وہ اس میں کیا کمی ہے
ہمارا اسلام دھرم بہت اچھا ہے
مطلو اس ہندو دھرم میں کیا ہے جو آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو
اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کچھ اور چیزیں بتاؤ
کیا
کچھ اور چیزیں بتاؤ
اچھا م یہ کہنا ہے آپ سے کہ بس مجھے ایک چیز آپ سے جاننی ہے کہ آپ ابھی مطلب کیا کر رہے ہو ابھی کیا کام کر رہے ہو مطلب ابھی بیٹھے ہو کہ چائے پی رہے ہو کچھ
چائے پی لی ہے بس کھانے کا انتظار کر رہے ہیں
اچھا چائے پی اچھا ہ کھانا کھایا
ہاں بالکل کھانا کالی آپ نے کھا لیا
ہاں میں نے وہد پ کے کایا میں شام کا بعد دس پندرہ منٹ کے بعد کھاتی ہوں اس کے بعد
میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو ماما کون سا پسند ہے بڑا ماموں یا چھوٹا ماموں
چھوٹا ماموں
کیوں
کیونکہ وہ مطلب تھوڑا پسند لگتا ہے وہ چیزیں بھی وہ وہ دونوں چیزیں چلتے مگر مجھے چھوٹا ہےوا پسند ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے پوفی پسند ہے پوفی کیوں
پھر اس کا گھر جو ہے وہ ایک تو اس کے گھر میں مزہ آتا ہے اور وہ مجھے بہت اچھی چیزیں بھی لاتی جب میں اس کے گھر جاتی ہوں وہ مجھے جوس لاتی تیس سے بہت ساری چیز لاتے
اچھا ٹھیک ہے اس کے گھر میں اور کون کون ہے
اس کے گھر میں ہے اس کے دو بیٹے ہیں مطلب میرے پپیرے بھائی دو ہ اور ہے میری بفیری بہن شاہ جی ہو چکی ہے اور کوئی نہیں وہاں پ اور میرے بڑے والے پ میرا بھائی کی وائف بھی ہے اس کا بیٹا بھی ہے اس بیچ کرانانا ابرا
اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ہاں آپ کب ان کے گھر گئے ہو لاسٹ ٹائم
میں دو تین بھر رہی ہوں تو اب سمر ویکیشن بھی ہونے والی ہے سمر ویکیشن میں ادھر ان کے گھر مجھے جانا ہے اور ونٹر ویکیشن میں بھی میں ان کے گھر جاؤں گی برابر فروری میں جاؤں ارجن د جی میں بس اننوں با کہ باقی دونوں میں نے ادھر ممبر میں
اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہب لولاب کب جانا ہے
لولاابا
ہوں
مجھے وہ جانا ہے مجھے اس سمر ویکیشن نہیں جانا ہے مجھے نہیں پتا کب جا ہے مگر جانا ہے
اچھا ٹھیک ہےپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی آواز ایسیے نہیں آئے کہ آپ دور جاؤ
اچھا ٹھیک ہے بس آواز ہی ہے
ہاں آئے گی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اور کون کون ہے آپ کے خاندان میں
میرا پاپا میری ممی اننا
کتنے خاندان میں مطلب کتنے ماما ہیں کتنے چاچا ہے کتنی پوپیاں ہیں ممی اور پاپا دونوں کے
پپا کے خاندان میں اس کے پندرہ سولہ بائی ہے وہ مجھے ان کا نام نہیں پتا پندرہ سولہ بائی ہے اور ممی بھی ایک ہے پاپا بھی ایک ہے اور اس کی بہن بھی بہن دو تین ہیں اور بھی ب چاہ اور بھی اس کے دو دو تین سے ایسے ہی ہیں بہت سارے اور میری ممی کے خاندان میں میرے ممی کے دس پندرہ بھائی اور مطلب میرا میں نانا میری نانی بس وہ نے کوئی نہ اور اور ای ممی ہوگئی ا ماسی دو
اور
ج
اور
اور کیا میں ایسے ہی
اچھا یہ بتاؤ مجھے آپ کی ایک پھوپھی ہے یا دو پھوپھی ہے
کیا
پھوپی کتنی ہے ایک یا دو
پ میری ہے دو پوفی
ایک سو ایک کا نام کیا ہے
ایک کا نام ہے ساجہ بیگم دوسرے دوسرے کا نام ہے دوسری کا نام میں رفکا بیگم
دوسری کا نام ساجہ بیگم نہیں ہے دوسری کا نام ہے خاجہ بیگم
رفق دیر
حاجہ بیگم دوسرے کا نام ہے دوسرے کا وہ کہاں رہتی وہ کہاں رہتی ہے
ایک رہتی ہے وہ ہر بی گا نا وہ رہتی ہے یمرن میں اور جوی وہ رفیقا بیگم ہے وہ دوسری پوفی ہے وہ رہتی ہے بارہمپورہ میں بارم پا کا روڈ اتنا مزہ ہے مطلب وہاں پہ اس روڈ پہ مزہ ہے ویسے
ہاں کی ک د اچھا چاچا آپ جانتے ہو کوئی چاچا ہے آپ کا
نہیں اسا بہت ہے مگر ان کا نام نہیں یاد ہے اور آدھے آدو کا نام یاد ہے آدھا م پت نہیں آدے کدھر ہے آدھے آدے میرے گھر کے پاس ہی ہے
سوپور میں کتنے
سوپور میں میرے دو ہیں
کون کون
منظور انکل اور اور بہت جانا اکل
ان کے گھر میں کون کون ہیں
ان کے گھر میں بیٹا بیٹی ہے اور اور مطلب وائف اور بھی
ان کے نام بتاؤ ایک ایک کر کے
ا ان کے پہلے گھر کے ہیڈ کا نام ہے ا میں بول رہی ہوں پہلے والے کا منظور انکل کا اس کا وہ پہلے کا نام ہے منظور ان کا دوسرے کا نام ہے اس کی وائف کا نام ہے ا
ہ جائ ت ہ نا بیگ
ہ ریتنا بیگم اور اور میرے وہاں پہ ہے تبو ج جی اور وہاں پہ ہے ہاں آ دل خالی دائی ہے اور ہاں جی
اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ بتاؤ کہ پڑھنے میں کون سا سبجیکٹ پسند ہے
پڑھنے میں اسلامیہ سبجیکٹ پسند ہے اور میرا زیادہ تر زیادہ مجھے زیادہ فیوریٹ ہے میرا ہندی
ہندی بھی پسند ہے کیوں ایسا
ہاں
جی بتاؤ کہ آپ کی آید فیوریٹ ہے یا تنزیلا
سانز ل
ححمزلہ بہت اچھی ہے
کنجلا اچھی تو نہیں ہے مگر فریڈ میں کام آتی ہے وہ اور میری بیس میں جو آئے تھے میں نے وہ لائی ہے آپ کو کہ وہ جو اس سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ میری بس میں نہیں ہے
اچھا آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب تنزلہ ہے تنزلہہ بہت اچھی ہے یا گندی ہے
آپ تو میری آ تمز ل ہی بیسٹ ڈے
اچھا تنندیر ابس تو مجھے یہ بتاؤ کہ اسکول میں مزہ آتا ہے انیں گھر میں
گھر میں مجھے مزہ آتا ہے گھر میں گھر میں ہم ہمیشہ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں اسکول میں دو دس پندرہ گھنٹے ہم ٹیچرس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر دو ایک گھنٹہ ہم رہتے ہیں اپنے پیرنٹ کے ساتھ بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے
آپ نے غلط کہا ہے اسکول میں بھی آپ زیادہ نہ رہ صبح اگر آپ دس بجے اسکول جاؤ گے تب آپ دس بجے سے آپ جاتے ہو اور پھر چار بجے تک آپ جاتے ہو نا تو آپ بارہ گھنٹے ہو گئے یہ پندرہ گھنٹے نہیں ہوئے یہ بارہ بھی نہیں ہوئے یہ آٹھ نو گھنٹے ہی ہو جاتے ہیں آپ جو ہے پھر بھی گھر والوں کے ساتھ زیادہ گزار اور اسکول میں زیادہ تر مزہ آتا ہے تو اسکول جانا
مجھے اسکول میں مزہ آتا ہے مگر اتنا نہیں آتا جتنا مجھے گھر میں آتا گھر میں پیرنٹس بھی سنڈے میں مطلب پیرنٹس کے ساتھ ہم ٹٹی فور ٹوینٹی فور آورس ہم پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے تو پیرنٹ کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے آپ کو ہاں
ہاں
گھر میں رہنے میں مزہ آتا ہے
ہاں کہ وہاں کا
ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اور کیا کیا کرنے میں مزہ آتا ہے
اور میرا مطلب اور مجھے کھوکھو کھیلنے میں مزہ آتا ہے اور مجھے زیادہ تر زیادہ میری ہابی ہے میری کرافٹنگ
کرافٹنگ میں مزہ آتا ہے آپ کو اچھا یہ بات
کرافٹ دنے میں کسی کو بھی مزہ آتا ہے
اچھا مجھے نہیں آتا لیکن
مجھے کرافٹنگ میں مگر مزہ آتا ہے
اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کو رسگلا پسند ہے یا چوکو بار اسٹرابری کون سا پسند ہے
سٹرابری
رسگولا پسند نہیں ہے
نہیں
اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کو گلاب جامن پسند ہے
نہیں وہ پسند نہیں ہے جتنا مجھے برفی پسند ہے برفی درف مجھے پسند ہے گلاب جامن مجھے اس لیے نہیں پسند ہے کیونکہ اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے تو مجھے مٹھا سے ضرور کر آتا ہے اور ومیٹنگ بھی ہوتی ہے مجھے برفی سے ومیٹنگ ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ ہوتی ہے
دلاؤں گا دلاؤںا میں تمہیں دلاؤںا اسوے بائے
بائے